السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک بھائی بہن ماں باپ سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ کے گھر کے سبھی ٹھیک ہے
جی جی میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے
تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
جی ہاں چائے بنا رہا تھا
چلیے بھائی یہ بہت اچھی بات ہے آپ خود سے چاۓ بنا رہے ہو تو میں ابھی بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کوئی گیان حاصل کر لیا جائے ٹھیک ہے نا بھائی
جی جی بالکل صحیح
تو بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں تو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا وقت ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے اگر پیسہ کم ہوتا ہے کم ہو جائے تو دوبارہ کماسکتے تو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے کہتے ہیں وقت کی قدر کو کرو ورنہ وقت تمہاری قدر نہیں کرے گا تو میں آپ سے بھی اسی پہ کچھ سننا چاہتا ہوں
جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت بھی ہماری قدر نہیں کرے گا جیسے کہ آج کل بہت سارے بچے مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ مطلب وہ پڑھتے ہیں مطلب محنت کرتے ہیں لیکن جو قابل ہوتے ہیں ان کو مطلب ایسا کرنا نہیں پڑا زندگی میں وہ بنا پڑھے بھی پاس ہو جا رہے تھے ہر ایگزام میں لیکن جب کمپٹیٹیو ایگزام کا ٹائم آتا ہے وہ پڑھتے نہیں ہے مطلب وہ وقت کی قدر نہیں کرتے تو وہاں پہ وہ محنت کرنے والا ا سلیکٹ ہو جاتا ہے اور ان کی سلیکشن نہیں ہو پاتی
ہاں بھائیجان تبھی وہ بے روزگاری کا پھر شکار ہو جاتا ہیں نا بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس دن کے صرف چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں صرف مطلب کہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا صحیح وقت اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں جو لوگ اپنے وقت کی پلاننگ کرتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے اگر اسٹوڈنٹس روز تھوڑا تھوڑا پڑھائی کرے ہوم ورک پے ٹائم پر کرے اور ایگزام سے پہلے تیاری شروع کرے تو ان کو کبھی زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی تو لیکن جو اسٹوڈنٹس ہر کام کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں ان کو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہے نا
آپ نے بالکل صحیع بات کہی مطلب کوئی انسان ہوتا ہے وہ ہفتے میں دو دن پڑتا ہے چوبیس ہو گھنٹے لیکن باکی دن وہ پڑتا نہیں ہے تو لے اس سے بہتر تو تو وہی انسان ہے نا جس نے ساتوں دن چار چار گھنٹے ہی پڑا
ہاں باجان تو یے آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی میں اس سے بالکل سہمت ہوں تو ٹائم مینجمنٹ صرف پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ ہر کلا کام کے لیے ضروری ہے گر کے کام کھیلنا آرام کرنا اور پھیملی کے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے جب ہم ہر کام کے لیے الگ وقت رکھتے ہیں تو ہماری زندگی بہتر اور آسان ہو جاتی ہے ہے نا
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب آ ایک چیز مطلب دن بھر کرنے سے انسان تھک بھی جاتا ہے مطلب اگر وہ اس کے لیے مطلب اچھا اچھے سے مطلب مینج کرے چیزوں کو دیکھے مطلب مجھے کفسا کون سا کام کب کرنا ہے اس سے اس کو بوریت بھی نہیں ہوگی اس کو مزہ بھی آئے گا کام کرنے میں
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کل موبائل فونس اور سوشل میڈیا ہمارا بہت سارا وقت لے رہا ہے تو میں نے اس پے دھیان دیا کبھی کبھی ہم صرف دس منٹ کے لیے فون اٹھاتے ہیں لیکن پتا نہیں چلتا ایک یا دو گھنٹے کب گزر جاتے اس لیے ہمیں فون کا استعمال صرف ضرورت کے وقت کرنا چاہیے ہے نا بھائی
جی مطلب موبائل کے بغیر آج کل زندگی تو کافی مشکل ہے مطلب ہم موبائل کے بنا مشکل سے دو دن گزار پاتے ہیں لیکن اگر بہتر یہی جی مگر بہتر یہی رہے گا کہ اگر ہم اس کو لمٹ میں استعمال کریں مگر مطلب حد سے زیادہ اس کے اس پے مطلب ہم لوگ بالکل ڈیپینڈ نہیں ہو جانے چاہیے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کی ہم نے موبائل فون کا ہمیں ہم موبائل فون کے شکار بن گئے ہیں تاکہ ہمیں مطلب کہ موبائل فون کو ہمارا شکار بننا تھا تو ہم ہی اس کے شکار بنتے جا رہے ہیں اچھا ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے کچھ عادتیں اپنانی چاہیے ہمیں اسی کے مطلب کہ دوران تو روز صبح جلدی اٹھنا دن کا پلان بنانا سب سے ضروری کام پہلے کرنا ہر کام کو ٹائم پر ختم کرنا موبائل اور فالتو باتوں پر کم وقت دینا روز تھوڑا وقت پڑھائی ایکزرسائز اور آرام کے لیے رکھنا ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب ہم کو صبح مطلب پہلی چھے گھنٹے سے زیادہ تو سونا نہیں ہے اس کے بعد ہم کو چاہیے کی ہم تھوڑی کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کریں تاکہ ہم فریش بھی ہو جائیں پھر نہا دھو کے اچھے سے چائے وائے پیے ناشتہ کرے فیر آرام سے مطلب اپنے حساب سے كس ٹائم پڑھنا ہے اس ٹائم پڑھے جس ٹائم کھیلنا ہے اس ٹائم کھیلے اور پھر رات میں بھی جلدی سو جائیں
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو اسی کے ساتھ ساتھ بھائی جان ملب کی ہم کو وقت کی قدر کرنی چاہیے جب ہم وقت کی قدر کریں گے تبھی تو وقت ہماری قدر کرے گا مطلب کی آج کل کے بچوں کو چاہیے کی مطلب کہ وہ ساتھ ساتھ میں پڑھائے کرے جو ان کو سکول میں ملتی ہے وہ سکول سے آ کے پہلی پڑھائی کرے پھر وہ دوسرے کام کرے تو اس سے کیا ہوگا کی وہ ان کو ٹینشن نہیں رہے گی وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جائیں گی ہے نا بھائی
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب اگر انسان کی نیند مطلب پوری نہیں ہوتی تو وہ پڑھ بھی نہیں پاتے پھر اگر وہ اسکول سے آ کے مطلب اپنا کام ساتھ ساتھ کریں گے اس سے ان پے پریشر بھی نہیں آئے گا مطلب ایگزام کے ٹائم پے یا جب جب کاپی چیک کرانی ہوگی
ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے مطلب کی وہ ٹائم کا پابند نہیں رہتا بلکہ ہمیں ٹائم کا پابند رہنا چاہیے ہمیں پہلے مطلب کہ جو ضروری کام ہے ہمیں ہر کام کے لیے برابر وقت دینا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے جس سے ہم ہروقت کام کو آسانی سے وقت دے سکیں آرام سے کھیل بھی سکیں انجوائے بھی کر سکیں پڑھ سکے کام بھی کر سکیں ہے نا بھائی جان
جی بالکل آپ نے یہ صحیح کہا مطلب ہم کو اچھے سے ٹائم دینا چاہیے ہر چیز میں مطلب دیکھیے میں ابھی چار بجے اٹھا تھا نیند سے آج صبح صبح صبح سے اٹھ کے بعد اب تک مجھے کتنے مجھے چھ سات گھنٹے ہو گئے ہوٹے سے اور میں نے تب سے چائے بھی پی کافی سارا کام بھی کیا کھیت پہ جا کے اور اب دوسری چائے پی رہا ہوں نہا دھو کے مطلب میں نے فزیکل ایکٹیوٹیز بھی کی آرام سے اپنا ڈائٹ بھی فالو کر رہا ہوں صحیح سے اور مطلب میں مجھ میں تھکاوٹ بھی نہیں آ رہی
ہاں بھائی جان تو یہی یہی باقی سب لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ آپ ٹائم کے پابند رہے ٹائم مینجمنٹ کیے اور اسی کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ کے بہت سے فائدے ہیں اس سے ہمارا کام ٹائم پر ہوتا ہے سٹرس کم ہوتا ہے پڑھائی میں بہتر نمبر آتے ہیں صحت اچھی رہتی ہے اور ہمیں اپنے مطلب کہ شوق اور فیملی کے لیے بھی وقت مل جاتا ہے اگر ہم آج سے ہی اب اپنے وقت کی قدر کریں قدر کرنی شروع کر دیں تو ہم اپنے سپنے آسانی سے پورا کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہی بڑی کامیاب انسان کی پہچان بنتی ہے نا
جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب ایسے ہی ہم کو چھوٹی چھوٹی عادت مطلب کمم بیس پچیس دن تک ہم کو بس مشکل ہوگی اس کے بعد ہم کو آسانی ہوگی ان چیزوں میں
ہاں بھائی جان
مطلب ہم یہ پھر ہماری عادت بن جائے گی بیس پچیس دن کے بعد
ہاں ہاں ہاں بھائی جان بالکل آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کو پتاہ ہے ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں اسکولوں میں پروگرامس رکھنے چاہیے فنکشنس رکھنی چاہیے آج کل کی جنریشن اس کی زیادہ ضرورت ہے اس اوئیرنیس کی تو اسی کے ساتھ ساتھ سوسائٹیز میں بھی ہم فنکشنز رکھیں گے اسی پہ ان کو بھی بتائیں گے ٹائم کے پابند رہو اگر تم ٹائم کے پابند رہو گے تو ٹائم تمہاری قدر کرے گا پھر پھر جب ہم کامیاب ہو اگر ہم ٹائم کی قدر کریں گے پھر ہم آگے جا کے کامیاب ہوں گے پھر کسی بڑے بڑے عہدے پر ہوں گے تو زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب جو موبائل فونس بھی ہیں ان سے بھی کافی پرابلم ہو رہی ہے مطلب ابھی ہمارے یوتھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب جو غریب ہے وہ مطلب ایک دن مزدوری کر کے اپنا ریچارج بھرتا ہے اس سے بہتر تو وہ کر گھر بھی پال سکتا تھا مطلب جیسے میں دیکھ سکتا ہوں مطلب بائیس روپے کا ایک جی بی ڈاٹا پیک ہو گیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو مہنگا کر دیتا تاکہ لوگ لوگوں کو سمے کی قدر آئے گر گنمنٹ کو چاہیے مطلب وہ اس کو اتنا مہنگا کر دے کہ غریب اس کو کام کرنے کے بعد بھی ایک دن کا ریچارج نہ ڈال پائے کیونکہ جو غریب ہوتا ہے نا آدمی وہ اتنی عادت سے غریب ہوتا ہے وہ دن بھر ایک جگہ بیٹھ کے ریلے دیکھے گا سوشل میڈیا چلائے گا پڑے گا نہیں کوئی کوئی اور کام نہیں کرے گا جس میں ان میں تھوڑی سی بوریت بھی آ جاتی ہے
ہاں بھائی جان اور پھر سے بول سکتی ہو میرے بھائی
جی جی میں بول سکتا ہوں مطلب میں بول رہا ہوں جو ایک غریب ہوتا ہے نا آدمی وہ اپنی عادت سے غریب ہوتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے وہ مطلب ریچارج کے پرائز اتنے بڑھا دے تاکہ غریب پانچ دن مزدوری کرنے کے بعد بھی ریچارج نہ کر پائے اپنے موبائل کو تاکہ اس کو ٹائم کی تھوڑی سی قدر آئے
ہاں بھائی جان توھ نہیں نہیں مطلب کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہوگا تو گورنمنٹ کو چاہے کہ جو مطلب کہ کہ یہ غریب آدمی ہو نا
شھ
تو اس کو اس کی مدد کرنی چاہے مگر جو کااہل لوگوں جو کام کر سکتے ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں موبائل فون زیادہ یوز کرتے ہیں انہیں مطلب کہ کرنا چاہے کہ موبائل فون کو مطلب کہ دن میں صرف پانچ گھنٹے یا چار کرنے چار گھنٹے استعمال کرنے کا وہ رکھنا چاہیے جیسے ہم گیم کوئی گیم کھیلتے ہیں اس میں صرف ہم دن میں صرف چار گھنٹے کھیل سکتے ہیں باقی گھنٹ وہ بند ہو جاتی ہے ایسے موبائل فون کا بھی ہونا چاہیے ہاں لمٹ آ جانی چاہے اسکرین ٹائمنگ کی اگر ہم چار گھنٹے موبائل فون چلائے اس کے بعد وہ پھر نہیں چلنا چاہے دن کو وہ بند ہونا چاہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ جب موبائل فون کم کم کم لوگ استعمال کریں گے اس سے کیا کام پر دھیان دیں گے ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے ہے نا بھائی جان تو آپ
کس انسان کو زیادہ ضرورت ہے موبائل کی مطلب آج کل سسٹم موبائل پہ ہی چلتے ہیں کافی سارے میں دیکھ رہا تھا کافی ساری لیبس بھی ہیں جو مطلب یہ ٹیسٹ ویسٹس کرتی ہیں ان میں چوبیسوں گھنٹے موبائل فون کی ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مطلب موبائل فون کو مطلب اس حساب سے لمٹ دے وہ دیکھ ریزن لے کیونک کیوں اس کو موبائل چلانا ہے مطلب اگر کوئی اسٹوڈٹ ہو اس کو دو گنٹے سے زیادہ موبائل چلنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کو بس کالنگ کے لیے ضرورت ہے وہ
ہاں بھائی جان آپ نے یہ بہت اچھی بات کی مطلب کہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت جو انسان وقت کی عزت کرتا ہے وقت کو عزت دیتا ہے اس لیے ہمیں ہر دن کی مگر کسی استعمال کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے اور اپنا ہر کام کو وقت پر پورا کرنا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب محنت اگر آج ہم محنت کریں گے تبھی تو آگے بڑھ کے چل کے کچھ ہمیں فیوچر میں ملے گا اگر آج محنت نہیں کریں گے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم کے سات ساتھ انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے پھر چیزیں یاد نہیں رہتی
ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ آپ کی حفاظت کرے شکریہ
جی جی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا اللہ ا اللہ حافظ